یہ بڑھیا نا اب آپ اپنا جلدی ہو گے دس دس منٹ پتا نہیں لگا اپنے کو
ہاں
صحیح ہے سم اگر وہئی ٹائم پاس باتیں جاتی ہیں تو نہیں ہوتے ہیں اگر نارمل کوئی باتیں تو جلدی ہوجاتا ہے ٹائم
ہاں وہی سنا میں نے پھر وہی سوچا میں نے سوچا وہ گلی والا ٹوپ پک اپ کر لیتے ہیں اس پہ جلدی ختم ہوجاۓگا
ہ ہ کرتی ایسے ہو بار کے لوگ تو ان کو تو بس باتیں چھیڑنی ہوتی ہیں
ہمارے تو گلی میں ہے ہی ایسے ہمارے گلی میں نا کوئی کسی کو دیکھ کے راضی نہیں ہے
اچھا کئیوں کے ہوتے ہیں ایسے کوئی ایک دو لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں اور کافی
نہیں پہلے ہمارے گلی میں سارے بڑھیا تھے ایک دوسرے کے ایک ایس سا ایک ایسی ایک جنا آیا ایسا اس نے ساری ایسی کر دی
ہاں یہ تو ہو ہی جاتا ہے تو یار اگر ایک کہتے ہیں نا اگر ایک بندہ خراب ہوگا تو سارے بندے خراب ہو جاتے ہیں
ہاں ہاں ہاں
ہوں
ان کو پھر وہ اپنے گھر سے مطلب چھوڑ کے دوسروں کے گھر میں مطلب رکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں
ہاں یار پتا سننا لگتا ہے کبھی کسی کا کون کیس
ہاں وہ سن چاہیے بھی ہمارے گھر میں کھانا بنا بنانا ہے یہ سوچیں گے ان کے گھر میں کیا بن رہا ہے
ان بھی جاکیی ان کا
ہاں ایسے لوگ ہیں موقع بھی ٹائم پہ
نہیں کا تو کوئی نہیں دیکھتا ہےلیکن سارے دوسروں کا دیکھتے ہیں
ہاں
ہ اور کوئی اپنےہ دیکھے پھر تو مندر پاگل ہو جائے گی
ہوں میں تو دے دیتی ہوں سدا رپلائی کوئی بھی ہو
صحیح یار رپلائی دے دینا چاہیے ہمارے کوئی ہے نارمل ہی ہے مجھے ہمے ہمے میری ممی بھائی بھی بولتے تھے شادی کے لیے بیٹی لک لڑکیاں بڑی ہوگی بڑی ہوگی میں نے تو انھیں بول دیا تھا کیا ایسا تھوڑا نا ہوتا ہے کیا آپ کو زیاد ٹینشن لگی پڑ گی ہماری ہمارے پیریٹس سے زیادہ اس کے بعد انہوں نے بات نہیں یہ جب تک ریپلائ نا دو نا وہ تٹکتی نہیں ہے
ان کو یہی دکت رہتی ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں
ہاں ان کو مزہ آتا ہے ینشن
ان کو یہ لگتا ہے ہمارے تو مطلب کہیں کام کوئی جوک جھاپ لگ جائے اچھی ہے نا
ہوں ہوں
دوسروں کی اچھی ملبتی نا دوسروں کا سوتےپیں ٹپائےیں ہاں
ایسے لگا تا اس کی بی ڈٹیم جگہ پڑھی ہوگی اس کی ایسی ہوگی اس کی ویسی ہوگی
ہوں ہوں
اب لگتا ہے بدلا گرج رہے ہیں یہ آج تو بارش آئے گی
خاسی ہی بہت گرمی ہو رہی ہے ہو
بدل گرج رہے ہیں آج تو ہمارے یہا پے
ہم بارش
کیا بارش آرہی ہے پتا بھی نہیں لگنا
آ ہی جاے یار ویسیے کتنی گرمی بہت زیادہ ہو رکھی ہے نا
بہت گرمیاں رکھی ہے سچی مچی میں بارش
اندھی سی تو بڑی ہے بعد
ہاں اتنی گرمی ہوس نا کیڑیاں بہت آ جاتی ہیں ہماریے تو اب میے پہ سارے کیڑے کھی ہو پھر یہ کول کٹ کر کے پھر یہ صاف کرنی پڑ گے
ہاں یہ تو
ہاں یہ بھی تو ہے نا اس پہ کیڑیاں صاف ہو جاتی ہیں کسی کسی کو
مے ہوں
اور کیا تو اور بتا فر اور بتا فر
ہم تو آتے جاتے نہیں ہیں کسی کے ہم تو آتے جاتے نہیں ہیں کسی کے گھر یہاں پہ ہم نہیں رکھتے اتنا مطلب
میں تو اپنے بھیوار میں جاتی ہو بس گھر پے ہی رہتے ہیں سارے دن
ہ اور ہم بھی خود گھر میں گھر میں رہتے ہیں کسی کے گھر نہیں جاتے ہاں
ہوں کہیں بھی جانے کا ٹائم نہیں رہتا کہ ہم کہیں جا پائیں
ہاں یہ یہ چیز ہے
اور بندہ کتنے شیڈیول میں بزی رہے سب سے بڑھیا
ہوں پہلے میں وہاں جاتی تھی نا جاب جاب کرنے تب میرے کو یہ ہوتا تھا ہیئ میں گھر آ جات تی تو گھر آتی اتنے مزے سے سوتی نہیں تو پوری گھر اب میرے کو نیند ہی نہیں آتی
ایسے ہی ہوتا ہیں
ہاں میرے کو نیند آتی تھی بیٹے بیٹھے سو جاو سو جاو
اب ہمیں نہی آتی ہے اب میں جب کر تو جب نہ کرتا تو بندہ تو سائے نیند وغیرہ سب کچھ اٹھ جاتا ہے
ہوں
یہ سٹینڈ ہونا بھی تو بہت ضروری ہے نا
وہ جو میں جہاں میں نے بتایا بلایا نا تھا انٹرویو کے لیے آپ کو
آپ کی آواز سلو ہوگی
جہاں پہ انٹرویو کے لیے بلایا نہیں تھا
ہوں ہوں
وہاں پہ نا ان کو ایک ہی ان کو نا ایک ہی لڑکی کی ضرورت تھی صرف آفس میں ایک ہی لڑکی کیونکہ سر تو وہاں رہت تے نہیں نا سر کہتا میں ایک ہی لڑکی رکھوں گا اور ایک کو ہی پیمنٹ دوں گا نا پھر
اچھا اب کیسے جا کے کیسے بیٹھ سکتی ہے کسی آفس میں پاسیبل ہی نہیں ہوتا
پھر اور اوپر سے پھر وہ فوڈ لائسنس کا کام تھا تو کہتے آفس میں نیچے سے کنڈی لگا لو اوپر کوئی آئے گا بھی نہیں اور کوئی بھی کام ہوئے گا نا تو فون پہ ہی آئے گا سارا کام آپ کو
پھر یہ بند تو بند گھر بیٹھ کر لے آفس کادر کس جانا ورک فرام ہوم لو اس سے
یہی چیز بولی تھی لیکن وہ سر کہتے نہیں مجھے تو آفس میں ہی کروانا ہے نا گھر پہ کروانا نہیں نا ایسے بولتے پھر پھر میں نے کہا پھر صحیح نہیں ہے پھر میں تھوڑے ٹائم ہی گئی تھی پھر ہٹ گئی تھی پھر پیسے تو سر نے کوئی لڑکی رکھ لی تھی
کیا فر سر نے
ایک اور لڑکی رکھ لی تھی ہاں پھر ہم دو جنے ہو گئے تھے پھر ہم دونوں کام کرتے تھے پھر نایا جو دوسری لڑکی تھی نا اس کا گھر تھا پاس ہی وہاں پہ جنتا ہاسپٹل ہے نا اس کے پاس تھا
اچھا
تو پھر چابی میں نےاس کو دے دی نا میں نے کہ آپ کے گھر پاس ہے اور آپ اگر چابی بھول بھی جاؤ تو پاس سے لے تو آئیں گے نا پا آفس کے پاس ہی پڑ گیا میرا بہت دور پڑ جاتا ہے میرے ساتھ دو بار ایسے ہو گئے چابی مطلب غلطی سے ایک بار تو دوسری ہی لیگیی ایک بار میں بھول ہی گئی چابی اتنی دور سے واپس آٹو لے کے واپس آنا پڑا گھر
لڑائی تو لط بہت ہو جاتی ہے
ہاں پھر وہ لڑکی چابی بھی نہیں لے کے جاتی تھی اور اوپر سے نا وہ آتی بھی لیٹ تھی مان لو ہمارا ٹائم تھا نو بجے کا تو کئی بار مجھے بھی ٹائم لگ جاتا تھا نو دس نو پندرہ ہوتے تھے لیکن وہ تو دس دس بجے آتی تھی آرام سے کیونکہ اس کو پتا آفس میں سر تو ہوتے نہیں تھے
تو اس نے ورک فرام ہوم سب کو بول دو کہ سر آپ کو تو کام سے مطلب ہے ہم جیس ے مرضی کریں ہم گھر بھی بیٹھ کر لیں گے یہاں پہ کرلے بیٹھے کیسے کام کریں
پھر مانے نہیں یار پھر سر اس کے بعد پھر وہ لڑکی کا نام ہے پھر سر نے نا رول رکھ دیا بھائی سر کو کسی نے بول دیا بھی آپ کا آفس ہے نا ایک دن میں نا کھڑی رہی کئی دیر تک اور چابی اس لڑکی کے پاس تھی وہ آئی نہیں دس بجے تک
اچھا
تو ہاں جس کو جس س کا سر نے جس کا آفس لے رکھا تھا نا رینٹ پہ اسی نے سر کو فون کرتا کے ابھی آپ کا آفس دس بج رہے ہیں لڑکی باہر کھڑی ہیں اور آفس بند پڑھا ہے پھر سر کا فون آ گیا اسی ٹائم
پھر وہ لڑکی آئی آپ
پھر ہاں پھر اس کو سر نے پوچھا ابھی میں نے تو پھر یار م میں جھوٹ کتنا جھوٹ بولوں میں نے ایسے بول دیا سر وہ نا میڈم کتنا طبیعت خراب ہو گئی تھی تھوڑی سی تو میڈم کہتے ہیں تو پانچ دس منٹ رک کے آتی ہوں اس لیے پھر سر نے رول ر دیا سر کہ ہے جب بھی تم اس کے اندر آؤ گے نا آفس کے اندر انٹر ہوتی نا تو میں میر کو نہ گروپ بناتا ہو تمنے مجھے گڈ مورننگ کا میس ج کرنے ہے
اچھا پھر وہ ریگولر ٹائم پہ آنے لگ گی
ریگولر وہ گھر پ ہے گھر سے گڈ مارنگ بھج دیتی تھی
اچھا تو بھئی چابی کیسے کھولتی تھی آفس سے
کہ تبہی یار پھر میں ہی لے کے جان لگی نا پھر یاد ایسے ہونے لگے تو وہ آتی نہیں تھی پھر مجھے کھڑا ہونا نا گرمی میں وار اس لیے پھر میں نے کہا اس سے بڑھے تو میں لے جؤں آ کے اپنے اوپر تو ٹائم سے تو چل جؤں اور کسی دن سر کو پتا بھی چل جائے گا اور یہی ہوا ہے کے ہم آفس گئے میں مان لو میں چلی گئی اس کے بعد پانچ منٹ بعد ہی نا سر آ گئے آفس میں سر کاتے وہ شرییا نہیں میں نے کہ سر وہ ٹریفک ہے اب یار باننا تو مارنا پڑتا ہے نا مط سر وہ آیا تھا ان کے ادھر ٹریفک ہے ابھی آ رہے ہیں سر کہتے ہیں اتنا پاسٹ کا گھر رہ اتنی لیٹ آتی ہے اس کو کہ تو کوئی ضرورت نہیں آنے کی نہیں آئے گی کل سے ایسے کہنے لگے
پھر اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا ک کنٹینیو کیا
نی نی آئی تھی پھر وہ اس کے بعد یار میں ہٹ گئی نا میں اس اک س سلری بڑھا نہیں رہتے نا سیلری وغیرہ تو میں ہٹ گئی پہلے میں نے بول دیا سر کو ایک ہفت مہینے منت پہلے بول دیا سر میں نہیں آؤ گی یہ وٹ وں میں سر کہتے ہیں کیوں میں سر سیل ری بٹا نہیں رہیاا آپ کہتے کام بھی تو نہیں ہے نا اپنا بھی اتنا اسی لیے می منع کریے پھر گھر والے میرے آنے جانے میں لگ جات پیسا لیکے کے میں ہٹی میرے تھوڑے دن بعد پھر وہ بھی ھٹ گئی
اچھا ویسے کتنی سیلری تھی آپ کے وہاں پہ
وہ رہٹے سر آٹھ
آہا
ہاں
کتنے منتھ کام کیا اپ نے وہاں پہ
میں نے کیا تھا یار
ہوں
دو منتھ کیا مشکل سے اور دو میں سے جنہوں نے مجھے لگوایا وہ ہوتے ہوئے نا ڈائینامک والے ان کو دیا ہاف پیمنٹ تو میں نے
اچھا
ہ پھر ایک اور بار ڈ ڈ ائمک والوں نے مجھے لگایا تھا تو پھر میں نے نہیں دی میں نے بات کروا دی تھی سر سے کہتے اس کی تو سیلری بہت کم میںسے ویسے
اچھا یہ پلیسمنٹ والے بھی ہاف سیلری لے لیتے ہیں نا
ہ
پلیسمنٹ والے بھی ہاف سیلری لے لیتے ہیں
ہاں یہ تو لیتے ہی نا ہ چیز کی آپ
یہ یہ بھی چھوڑتے نہیں ہیں کہ ہم تھرٹی پرسینٹ لے یا فورٹی پرسینٹ لے فل پرسینٹ لیتے ہیں ففٹی کا ففٹی
ہاں یہ بالکل بھی نہیں چھوڑتے کہ ہم اتنا پرسینٹ نہ رہے ہیں پورے لی ج میں نے بھی ایک باری جوائن کیا تھا نا تو میں نے پورا ففٹی پرسینٹ لیا تھا سیلری
پھر ایک بار تو نا میں نےی نا جہاں دوسری بار میں نے نا سر سے بات کروا دی ان کی سر کہتے ہیں میں تو اس کے پیمنٹ ہی کم دے رہا ہوں پانچ ہزار روپئے دے رہا ہوں
اچھا
ہاں پھر وہ کہتے ہیں پانچ ہزارے رہے تو پچیس سو تو ہمارے پاس جمع کرواؤ ویسے بولے تو میں نےا میرا کرایہ کون بولےا میں تمہار کو پچی سو مجھے ملی اتنےے ہیں اور آپ نے میرے کو بولا تھا سیلری آپ نو سے دس کے بیچ میں ہو گی کہاں پہانچ ہزار روپئے مل رہے ہیں میرے کو ایسا بلا میں نے ان کو
پھر انہوں نے چھوڑ دیا ہوا کچھ
ہ نہیں وہ کرتے تھے فون ڈیلی کرتے پھر میں نے دی نہیں میں نے کیسے کرو گے تو پھر میں دیتی بھی نہیں اگر تم مجھے زیادہ ملگاتے تو دیتا رہے
ہاں ہاں
یہ سب پچیس سو میں تمہیں دونگی میرے اٹھارہ انیس سو تو روپئے میرے لگے آنے جانے میں اور کو دو سو تین سو روپئے بچے تھے پہلی بار تو
اچھا ہاں یار ایسے ہوتے ہیں ویسے بھی یار اتنا ٹائم تھوڑنا ہوتا یہی شاید اپنا دس منٹ کمپلیٹ ہو گیا میں پرینکا وال نمبر سے کروں ٹھیک ہے بھائی یہ ٹم پورا